بازار یہ ہیلو
ہیلو
ہیلو
ہیلو ہیلو ہیلو
ایک منٹ ایک م ایک منٹ ایک منٹ ہولڈ کریے گا بشرا یہ بلوٹوتھ کا کور کر دو جلدی سے گلطک ہلو
ہیلو
ہلو
ہیلو جی
جی جی جی آواز آ رہی ہے میری کلیئر ہے
جی جی آ رہی ہے آ کی
چلیے ٹھیک ہے السلام علیکم کیسی ہو
وعلیکم السلام
ا آپ کیسی ہو
میں ٹھیک وعلیکم السلام ٹھیک ہوں میں تم سناؤ کیسی کیسی چل رہی ہے لائف ہلو ہلو
تھوڑا سا گھر کے کاموں میںی رہتی ہوں آپ بتاؤ
وعلیکم السلام عائشہ میں ٹھیک ہوں تم سناؤ کیسی کیسی چل رہی ہے لائف
اچھی چل رہی ہےھر کے کام
سیم سیم اں کبھی کبھی لگتا ہے دن بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے
بک ویسے تمارا دیکھ
میں صبح جلدی اٹھ جاتی ہوں نماز پڑھتی ہوں پھر بریک فاسٹ کرتی ہوں پڑھائی کرتی ہوں
سارا
ہوتا ہے لیکن روٹین مینٹین کرنے سے کام آسان ہو جاتا ہے
سییک
ہلو آپ کی آواز کم آ رہی ہے بہت سلو آ رہی ہے
ابھی
آب آاری ہےئے
اچھا ل دور ہے اب ارینا رپا
جی جی جی
ہاں آپ کی آپ بولیے ویسے تمہارا ڈیلی روٹین کیا رہتا ہے
میں صبح جلدی اٹھتی ہوں نماز پڑھتی ہوں پھر بریک کاسٹ کرتی ہوں پڑھائی کرتی ہوں
اچھا ہے میں تو کبھی کبھی لیٹ اٹتی ہوں پھر سارے شیڈیول بگڑ جاتے ہیں
ہوتا ہے لیکن روٹین مینٹین کرنے سے کام آسان ہو جاتا ہے
صحیح کہہ رہی ہو ویسے فری ٹائم میں تم کیا کرتی ہو
مجھے بک پڑھنا اور سانگ سننا پسند ہے تم
مجھے کوکنگ کرنا ویڈیو دیکھنا اور کبھی کبھی ڈرائنگ کرنا بھی اچھا لگتا ہے
اور ڈرائنگ تمہاری ہابی بہت اچھی ہے
ہ تھینکس ویسے فیوچر کے بارے میں کیا سوچا
ہاں میں چاہتی ہوں اچھی جاب کروں اور فیملی کو پراؤڈ فیل کراؤں
ماشا اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا بول ہے تمہارا میں بھی ب انڈیپینڈنٹ بننا چاہتی ہوں اور
اور بننا بھی چاہیے آپ ڈریمز کے لیئے محنت ضروری ہے
ہ ویسے کبھی کبھی موٹیویشن کم ہو جاتی ہے
جب بھی ایسا ہو سوچو کہ تم یہ سب کیسے کیسے کر لی کیسے کس لیے کر رہی ہو
یہ بات تو صحیح الف ہے کہ جب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس لیے کر رہے
فرینڈ اسی لیے ہوتی ہے ایک دوسرے کو موٹیویشن کرنے کے لیئے
صحی کہہ رہی ہ میں لکی ہوں کہ تم جیسی فریینڈ مجھے ملنا
وا فیم ہیئر ہر کسی کو سینسیئر دوست نہیں ملتے
بالکل آج کل سوشل میڈیا پر بہت لوگ ملتے ہیں لیکن وہ سب صحیح نہیں ہوتے جنن لوگ کم ہوتے ہیں وہاں پر
صحی کہا کوالٹی فرینڈ شپ کوالٹی یہی بیٹر ہوتی ہے
صحیح ہنڈریڈ پرسینٹ ویسے ویکینڈ میں کیا پلان ہے تمہارا
سوچا ہے روم آرگنائز کروں گی اور تھوڑی ر ریسٹ بھی
اچھا اچھا اچھا اچھا پلان ہے تمہارا میں شاید امی کے ساتھ شاپنگ کرنے جاؤں گی
ن شاپنگ شاپنگ ہمیش ا موڈ فریش کر دیتی ہے
ہ ہاں اسپیشلی جب اپنی پسند کی چیزیں مل جائیں
ہاں بالکل
نیچے والی لائن پکڑی ہے دیکھو میں نے ٹیک کیا ہے دیکھو اس کو
جی آ رہے سیکنڈ لائم جی
کچھ ایسے بتاؤ دیکھنا میں کہاں سے دیکھ رہی ہوں نا تم سناؤ کیا کر رہی ہو ابھی فی الحال دیکھا
تم سناؤ ہاں ہاں
جی
میں بھی فری ہوں سوچا تم سے بات کر لوں
ہ اچھا کیا ویسے آج تم تھوڑی اپسٹ سے دکھ رہی ہو سب ٹھیک تو ہے نا
ہاں بس تھوڑا اوور تھنکنگ ہو رہی ہے ہو رہی تھی
اچھا کس بات کی
کبھی کبھی فیوچر کو لے کر ٹینشن ہوتی ہے سمجھ نہیں آتا سب کیسے مینج ہوگا
ٹیچر کے بارے میں سوچنا نارمل ہے لیکن زیادہ اسٹریس لینا ٹھیک نہیں ہوتا ہے
مجھے لگتا ہے سب لوگ لائف میں مجھ سے آگے نکل رہے ہیں
ہر کسی کا ایک ٹائم الگ ہوتا ہےا کمپریزن صرف اسٹریس دیتا ہے ع اگر ہم کسی سے خود کو ک کمپیئر کر رہے ہیں تو وہ صرف ہم کو پریشان کریں گے
پتا ہے لیکن سوشل میڈیا دیکھ کر اور عجیب لگتا ہے
سوشل میڈیا پر تو لوگ صرف اپنی بیسٹائٹ دکھاتے ہیں
ہاں ہاں یہ بات صحی ہے
ہاں تو سوشل میڈیا پہ بالکل مچہ تم اپنی پروگریس دیکھو دوسروں کو نہیں دیکھنا ہے ہمیں بس
کبھی کبھی کانفیڈنٹ بھی لو ہو جاتا ہے
کانفیڈینس دیکھو سلولی بلڈ ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی اچیومنٹ کو ہی نوٹس کیا کرو جیسے ابھی تم نے کام شرو کیا ہے نا ابھی میں رینڈملی یہیں سے اٹھائیں گے لیکن تھوڑا سا اس کو لانگ کرنے کے لیے جیسے ابھی آپ کو کام کی نیتی ہم آپ نے کام سرچ کیا اب جب اس کا پہلا پیمنٹ آپ کو آئے گا آپ دیکنا آپ کو کتنی خوشی ہوگی وہ خوشی آپ ایکسپریس کرو
جیسے اگر تم نے آج کوئی ڈفکلٹ کام کمپلیٹ کیا ہو وہ اچیومنٹ ہے
میں نے آج اپنے پینڈنگسور فنش کیا جو میرے پچھلے کام تھے
دیکھا یہ اچھی بات ہے
ہاں تم ہمیشہ اتنی پزیٹیو کیسے رہتی ہو ویسے
میں بھی ہر وقت پازیٹیو نہیں ہوتی بس نگیٹو تھاٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہوں
کیسے کرتی ہوں
جب اسٹیٹ اسٹیٹ ہو تھوڑا بریک لو دعا کرو یہ کسی ٹرسٹیڈ پرسن سے بات کرو
شاید مجھے بھی ایسا کرنا چاہیے
بالکل سب کچھ اکیلے ہینڈل کرنا ضروری نہیں
صحیح کہہ رہی ہیں تم سے بات کر کے بہت ہلکا فیل ہوتا ہے
فرینڈلی فرینڈلی اس لیے ہوتا ہے سچ میں تم بہت اچھی دوست ہو
اور تم بھی بس پر ڈاؤٹ کم کیا کرو
کوشش کروں گی بس ایک چیز یاد رکھو وک سوکوس بھی پروگریس ہوتی ہے
یا
گڈ اب اسمائل کرو
سچ می
جی سیکنڈ فار
بس کسی چل رہی ہے لائ مت اور بتاؤ ہاں آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ویسے ابھی بتاؤ کیسی چل رہی ہے لائف تمہاری کیا کر رہی ہو کیسی ہو
اس دن سے بہت تھکان فیل ہو رہی ہے
پرپر نیٹ لے رہی ہو نا نیند
نہیں بیتی ہے اور تھوڑا جلدی پڑتا ہے
اچھا اچھا شاید اسی وجہ جیسے باڈی ہماری تھکی تھکی لگ رہی ہے نیند لینا بہت ضروری ہوتا ہے سونا بہت ضروری ہوتا ہے ٹائم سے سونے کر
ہاں مٹے اور صبح جلدی اٹھنا
در خراب ہو گیا لگتا ہے تارنی آواز ستی ہو
ہلو
ہاں ہیلو آواز آ رہ ہے ہیلو
ہاں ہاں جی آ کے آواز ہی چلی ہےیا تھی اب آ رہی ہے
وہ ایپ میں پرلم ہوتا ہے تھوڑا نیٹ ورک ایشو ہوتا ہے اس کی تھوڑی آواز سلو ہو جاتی ہے ہوگی ابھی آ رہی ہے ویسے دن میں کتنے گھنٹے کی نیند لیتی ہے پراپر روز
ہ کہاں پر تھے شاید اس وججہ سے بہت اچھا رہا تو کتنا مشکل سے پانچ لچ فش رڈے
ہوں ویسے سات سے آھ گھنٹے بیٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے کم نیند سے موڈ خراب ہوتا ہے ہیلتھ تک ڈاؤن ہوتی ہے ج چلو میں تم کو نا پانچ منٹ میں پھر سے کال کرتی ہوں ریپیٹ کال کرتی ہوں تھوڑا مجھے کام یاد آ گیا ہے نا ابھی تھرکٹتی ہ